جی جی مجھے آپ کی آواز درست سنائی دے رہی ہے اب فرمائیے وال وعلیکم السلام میری آپسحبا
اور خیری ای سے
جی الحمد للہ اللہ میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیسی ہیں
اور آج میں جا رہا ہ بیٹھی ہوئی تھی آج پتہ ہے میں کلاس گئی تھی
اچھا
پاس جانے کے بعد بہت تھکان سی ہو گئی تو گھر آ کے لیٹ گئی تھوڑا تو آرام فرما رہی ہوں
صحیح ہے آرام بھی کرنا ضروری ہے آپ آرام کر لیجے اور کھانا کھا لیا آپ نے
جی الحمد للہ کھانا کھا لیا ہم نے اور پتا ہے ارے آج کیا ہو آج ہمارے استاد نے نا ہمیں موویز دیکھنے کے اوپر اور کتابیں پڑھنے کے موضوع پر تفصیل گفتگو تیار کرنے کو کہا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس اس موضوع پر گہرائی سے بات کریں تاکہ دونوں پہلو کو اچھی طرح سمجھا سکیں کیونکہ مجھے اس میں مت زدہ ہیلپ چاہیے مدد چاہیے تو آپ سے درخواست ہے تو اپ بتائیں کچھ
جی یہ
ہ ہ
یہ یہ واقع ایک دلچپ موضوع ہے آج کل لوگ فلمیں دیکھنا اور کتابیں پڑھنے دونوں میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن ہر شخص کی پسند اور ضرورت مختلف ہوتی ہے میرے خیال میں دونوں کی نہیں ہی د نہیں یہ سے
صحیح فرمایا درست فرمایا بالکل بالکل ٹھیک کہا تم نے مجھے پتا ہے کتابیں پڑھنا آواز آ رہی ہے آپ کو میری
نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں سنائی تھی بتائیے جی آ رہی ہے
میں کہہ رہی تھی بالکل ٹھیک کہا آپ نے مجھے کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے کیونکہ کتابیں انسان کی سوچ انسان کی سوچ کو ویسے کرتی ہیں اور اسے ہر موضوع کے بارے میں گہرا علم فم کرتی ہیں جب میں کوئی کتاب پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کہانی یا معلومات کا حصہ بن گئی ہوں آپ کو کیا لگتا ہے
جی جی ایسے ہی لگتا ہے اکثر ہمیں کتابیں پڑھ کر کے ہم اسی کہانی میں ہیں یہ بات درست ہے لیکن فلمیں دیکھنا بھی بہت مفید ہو سکتا ہے فلمیں میں تصویر آوازیں جذبات اور مناظر سب کچھ ایک ساتھ موجود ہوتا ہے جس سے کہ پیغام کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور دیکھنے والا دلچسپی کے ساتھ پوری کہانی دیکھ لیتا ہے
تو آپ کو تو آپ کو فلمیں دیکھنا زیادہ پسند ہے آپ فلمیں دیکھنے کے شوق ہی ہیں یعنی کہ آپ کو آواز آ رہی ہے
جی جی بتائیے
کہہ رہی ہوں کہ آپ کو فلم دیکھنے کی شوق کینے آ
جی مجھے فلم دیکھنا اور کتابیں پڑھنا کافی اچھا لگتا ہے اور فلم میں بھی مجھے وہی دیکنا جو موٹیویٹ کریں جو اپنی زند گانی سے ریلیٹڈ ہ جسے ہم دیکھ کے سیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے کہاں کہاں سے ہمیں مشکل حالاتوں میں کیسے اپنا فیصلہ لینا چاہیے زندگی کو اور کتابوں سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے
جی بالکل صحی فرمایا کتابیں پڑھنا ایک میں آپ کو بتاؤں گ کتابیں پڑھنا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کی تصوراتی صلاحیت کو مضبوط بناتی ہیں جب ہم کسی کردار م یا واقعہ ہ کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو ہمارے ذہن اپنی مرضی کے مطابق اس کی تصویر بناتا ہے ایسا ہوتا ہے نا
ج
جسے سوچنا اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے
دوسری طرف فلمیں وقت کی بچتی کرتی ہیں ایک موٹی کتاب پڑھنے میں ایک دن یا ہفتے لگ سکتے ہیں جبک اسی کہانی پر مبانی فلم چند گھنٹوں میں میں دیکھی جا سکتی ہے اس لیے بہت سے لوگ فلمیں دیکھ پسند کرتے ہیں
جی اکثر یہی ہوتا ہے کہ پہلے اس کتاب میں ل کی جاتی ہیں پھر اس پر فلم بنائی جاتی ہے پر اگر لیکن کتاب پڑھنے سے انسان کی زبان اور الفاظ کا خزانہ بھی بڑھتا ہے نئے الفا بس سیکھنا کو ملتے ہیں اور جملے بنانے کا سلیقہ بہتر ہوتا ہے اور ل سکھنے کی صلاحیت میں بھی نماند بہتری آتی ہے نا
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے یہ بات بالکل سچ ہے مگر فلمیں دیکھنے سے ہی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تاریخی تعلیم اور سمجھی مز سمجھی موضوعات پر فلمیں لوگوں کو اہم معلومات فراہم کر اور کئی دفعہ مشکل موضوعات کو بھی آسانی سےم سمجھا دیتی ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا فلم دیکھنا اور کتاب پڑھنا ایک دلچسپ بات ہے آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں پر ا لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ مجھے کہ کتاب پڑھنا انسان کو سکون اور توجہ حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ ہی آب فلم دیکھنا پسند کرتی ہیں اور جلدی دیکھ سکتے ہیں پر کتاب پڑھنا جب انسان آرام سے بیٹھ کر کتاب پڑھتا ہے تو اس کی توجہ مرکوز رہتی ہے اور وہ بہتر انداز میں معلومات حاصل کرتا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں ف ان کے بارے میں
جبک فلمیں دیکھتے وقت انسان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی کہانی اس کے سامنے تصویروں اور آوازوں کی شکل میں پیش کر دی جاتی ہے اس لیے بچے اور بز ر دونوں فلم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں فلموں میں وقت کی پابندی کی وجہ سے سے کہئی مرتبہ کچھ تفصیلات چھوڑ دی جاتی ہیں اس لیے جو لوگ کہانی کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں وہ سر کتاب کو تجویز
جی بالکلپ آپ نے درست فرمایا اصل میں فلم دیکھنا بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان سب کے ساتھ بیٹھ کر ایک اسٹو ایک کہانی دیکھ سکتا ہے پر کتابیں اکثر تفصیل سے ہر پہلو بیان کرتی ہیں کرداروں کو کے جذبات ان کی سوچ اور سب سے بڑا واقعات کی وضاحت بہت گہرائی کے ساتھ کی جاتی ہے جس سے کاری کو پوری کہہا کہانی سمجھنے میں مدد ملتی ہے ہے نا
جی جی بالکل صحیح کہا جی آپ کی بات ہے میں غور کروں گی جبک فلمیں دیکھنا تفریح کا بہت اچھا اچھا ذریعہ ہے تھکان بھرے دن کے بعد ایک اچھی فلم انسان کے ذہنی دباؤ کم کر سکتے اور اسے تازہ دم محسوس کروا سکتی ہو اور میرے خیال میں پھر میں لوگوں تک پیغام بہت تیزی سے پہنچا دیتی ہیں ایک اچھی فلم لاکھوں لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے اور انہیں کسی اہم سمجھی مسئلے پر پہنچنے پر مجبور کر سکتی ہے
بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے آ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ فلم اکثر زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے اور جو ہماری کتاب ہوتی ہے وہ پہنچتی تو ہے پر اسے کم لوگ بڑتے ہیں تو پھر یہ کہنا مناسب ہوگا کہ کتابیں اور فلمیں دونوں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں کتابیں علم تصور اور زبان کو مضبوط بناتی ہیں اور فلم فلم بھی اپنا الگ کردار نبھاتی ہے
جی صحی کہا بالکل گلاپ نے کتابوں کو لوگ اکثر سائڈ میں اس لیے چھوڑ دیتے کیونکہ کتابوں میں ایک جگہ بیٹھ کے لگاتار پڑھنا اور کسی کو اتنا اچھی پڑھنے بھی نہیں آتی اور کتاب میں کیا ہوتا ہے پڑتے وقت پڑ لو لیکن سمجھ تھوڑی کم آتی اور یہی ہم فلمیں دیکھنے تو ہمیں فلمیں دیکھتے ہی فورن اپنے جذبات اور احساس فورن ہمیں نظر آجاتے ہیں کتاب میں اتنی اچھی طریقہے سے ہمیں
بالکل ہوں بالکل
اور فلمیں تفریح بصری سمج سمجھ اور جذبات اثرات کے ذریعے پیغام کو آسانی سے پہنچا دیتی ہے میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں ایک متون زندگی کے لیے مطع اور مفید فلمیں دونوں ضروری ہیں مجھے بھی بہت خوشی ہوئی امید ہے کہ ہماری یہ گفتگو سننے اور پڑھنے والوں کے لیے مفید ثابت ہوگی
بالکل آمین آمین ان شاء اللہ میں بھی یہی کہوں گی اگر کسی شخص کے پاس وقت ہو تو اسے کتابیں بھی پڑھنی چاہیے اور اچھی فلمیں بھی دیکھ نہیں چاہیے تاکہ وہ دونوں ذریعے سے فائدہ اٹھا سکے ہے نا بہت شکریہ میری بہن آج کی گفتگو سے مجھے اس موضوع کے بارے میں بہت سی قیمت معلومات حاصل ہوئی ہیں اور ایسے ہی آپس میں بات چیت کرنے سے دونوں کی سوچ بھی پڑتی ہے اور
جی
اور دنیا دنیا بھی ہمیں تمیز سیکھنے کو ملتی ہے
اپنے پرسنل زندگی کے جذبات بتاؤں تو مجھے ف فلم دیکھے میں کافی وقت ہو چکا ہے بلکہ کتاب میرے گھر میں رہتی ہے کافی ساری میں آپ کو کسی دن ایک کتاب اب تحفے میں دوں ج آپ انہیں بیٹھ کے پڑھیے گا آپ کا سچ میں آپ کو بہت سکون دے گی وہ کتاب جس سے آپ کے جذبات اور احساس کو آپ کو چھو جائے گی وہ
اناء اللہ بالکل آپ مجھے دیئیے گا میں تھوڑی توجہ کے ساتھ پڑھوں گی وقت نکال کر پر اکثر یہ کہ ہمیں کتابوں کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے بھلے ہی فلم کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے ببہت تین گھنٹ کی فلم آرام سے دیکھ کر ہم
ہاں اگر کتاب پڑھنے والا عام انسان اگر کوئی پڑھے تو اسے کم سے کم اس کتاب کو پڑھنے میں ایک ہفتے س یا پندرہ دن لگ جائیں گے اور وہ ہم فلم کی بات کریں تو ایک نارمل انسان اپنی زندگی کی مصروفیات تین گھنٹے آرام سے نکال کے ایک فلم دیکھ کر آ سک
جی جی آم انسان بالک کوس ہی فرمیاا تھا د فمیاا
جی جی چلیے ٹھیک ا
مجھے اچھا لگا آپ سے بات کر کے اب میں اس پہ تھوڑا
ا
موضوع پر اپنی اس ایک ایسے لکھوں میں پڑھیاسا
جی لکھیے گا اور آپ اردو میں لکھھیے گا کیوںکہ اردو آپ لکھیں گی تو آپ کی رائٹنگ بھی درست ہوگی
جی الحمد للہ الحمد ب اردو ا مج بہت اچھی لکھنی آتی ہے آپ نے اب میری رائٹنگ دیکھی ہے بہت
جی میں نے دیکھیھی بھی اور آپ کی اردو سنی دی ہے ماشاء اللہ آپ کی اردو کافی اچھی ہے جی آپ مجھے ت پھر رات بھیجے گا میں بھی آپ کو بھیج
چلیے ٹھیک ہے پھر بات ہوگئی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اللہ حافظ